ہمم
سلام علیکم
وعلیکم السلام
بتائیے اپنے بارے میں کاچی کرتے ہیں
ابھی تو فارمنگ وغیرہ کرتے ہیں اور کپڑا کے بزنس کے بارے میں پلاننگ چل رہا ہے
ہاں تو اس میں کہاں سے مطلب آپ مطلب سامان کہاں سے لاتے ہیں
سامان تو آپ کا ڈالٹی گنج میں گو ڈاؤن ہے آپ کا رانچی میں بھی ہے
تو جہاں سے سب سے اچھا ریٹ دیتا ہوگا وہیں سے نہ لاتے ہوں گے
ریٹ تو آپ کا رانچی میں ہول سیل ریٹ میں مل جاتا ہے نہیں تو پھر زیادہ سستا چاہیے تو وہاں کیا ہوتا ہے کی اگر آپ کو دلی ولی جانا پڑے گا ہے لیکن اس میں پرابلم یے ہے کہ
کم مال لینے جائیے گا تو آپ کو ٹرانسپورٹ کا خرچہ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ لائیے چاہے کم وہ سیم پڑتا ہے
آ
اس لیے اگر کم لانیے گا تو ٹرانسپورٹ کا چارج بیٹھائیے گا تو آپ کا ریٹ پھر بڑھ جائے گا بہت زیادہ
ہمم اچھا بجنیس لائن میں کتنا مط طلب میرے کو پیسہ لگانے لگانا پڑتا ہے اسٹارٹنگ میں جو کچھ بھی بزنس جیسے کپڑا کے لیے بول رہے ہیں تو اگر ہم کپڑا کا بزنس کرنا چاہیں تو انکم اس کا کیا پڑے گا کتنا تک مطلب ہو جائے گا
اس کا اسٹارٹنگ میں مان لیجیے کہ اگر کاؤنٹر وغیرہ کے اگر جوڑیے گا
ہوں
گھر اگر اپنا گھر میں کھلنا ہے تو مان لیجیے آپ کا خالی کاؤنٹر کے خرچ ہوگا انٹیریئر کا رینٹ تو آپ کو بھرنا نہیں پڑے گا
ہوں
گڑی آپ کو دینا نہیں پڑے گا انٹیریئر کا خرچ رچا ہوگا مال کا خرچا ہوگا تو اس میں مان لیجیے کونٹر فنٹر میں دو لاکھ اڑھائی لاکھ لے گا
ہوں
اور اگر مال ڈالیے گا تو تین لاکھ سمتھنگ
ہوں
مال اچھا خاصا بھر جائے گا کپڑا کا
اور تین لاکھ ہاں اگر اسٹارٹ گ میں اگر انسان نے اسٹارٹنگ میں چاہے کہ مطلب ہاں ایک لاکھ دو لاکھ دیڑھ لاکھ سے اسٹارٹنگ کرے تو
دو لاکھ تک انف ہے اس سے کم پھر بہت کم مال آئے گا دوکان کھولنے کے لیے ہے نا دو لاکھ کے مال تک ٹھیک ہے آپ کا
ہوں
ابھی کپڑا کا بزنس زوروں زوروں سے چل رہا ہے
ہاں اور ایسے بھی وہ سیزن ہے نہ ہے مطلب ریٹ اس کا مطلب سب دن مطلب سیم ہی چلتا ہے
سیم ہی چلتا ہے کہے کہ ابھی کیا ہو گیا ہے نا پہلے کیا ہوتا تھا کہ یار انسان این جو ہے س پرب تہوار میں شادی بیاہ میں لیتا تھا کپڑا اب کیا ہے کہ جو لڑکے ہیں کے ینگ لڑکے برکہ اللہ اسٹارٹنگ مطلب مہینے مہینے کپڑا خریدتے ہیں اب فیشن کے زمانہ آ گیا ہے
ہوں ہوں
اسی لیے کپڑا کا بزنس ہو گیا فوڈ بزنس ہو گیا یہ سب ہے نا کب کبھی بند ہونے والا چیز نہیں ہے
ہاں
ابھی پھر اب ایک چیز آ رہی ہے آپ کا یہ گھر کے لیے اٹا بالو چھڑی کا بزنس جو ہے وہ بھی ایک نمبر سے دھندہ ہے کا ہے کہ گھر بنانا بھی بند نہیں ہو رہے گا کبھی
ہوں نہیں جیسے کہ دکان اگر دیہات میں اگر مان کے چلیے ٹون میں ہے تو وہ تو مان کے چلیے سب ہے اسٹینڈرڈ کپڑا رہتا ہے اس میں کو ٹی بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر دیہات میں تھوڑا سا دیہات مطلب دیہات میں تو اتنا رینج کا کپڑا بھی لوگ نہیں لیتے تا تو اس کے لیے مطلب
تو اس کے لیے اس کے لیے مان لیجیے نا کہ آپ کو مطلب کم رینج میں بھی مال اگر بھرنا ہے
ہوں
تو آپ کو ایک ڈیڑھ لاکھ کا آپ ڈیپینڈ اس پر کرتا ہے کہ آپ کپڑا کس کس کے لیے رکھ رہے ہیں جیسے کہ ایک یینگ جنریشن ہو گیا بیس بائیس سال کا لڑکا لوگ کے لیے پچیس تیس سال کے لڑکا کے لیے پھر ایک کہا ہوتا ہے کہ آپ سب مکس رکھنا چاہتے ہیں کہ بچہ اچا کا سب کا لیڈیز کا اور نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگو ینگ لڑکے کے لیے تو مطلب گاؤں اگر میں کھلنا ہے
ہم
تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کو سب کے لیے رکھنا ہوگا بچہ سے لے کے بوڑھا سے لے کے لیڈیز
ہاں ہاں ہم وہی بات کہاں مطلب جاننا چاہ رہے تھے آپ سے جیسے مم کے لیے دیہات گاؤں میں ہم کو کھولنا ہے تو یہاں پہ سب طرح کے رکھنا ہوگا جیرو بچہ سے لے کے کر کے مطلب چوبیس پچیس چھبیس ستائیس تک کے رکھنا ہوگا اس میں مطلب کیاچی کیاچی مطلب لانا ہوگا
اس میں لاننے کے لیے آپ کو یہی ہوگا کہ لیڈیز کے لیے آپ کو ساڑی وغیرہ ہو گیا لڑکی کے لیے فروک وغیرہ اور لڑکا کے لیے جینس شرٹ ابھی تو آپ کو مطلب بیگی جینس ابھی زیادہ ٹرینڈ میں چل رہا ہے لڑکا کے لیے
ہاں
اور سینئر آرمی کے لیے وہی شرٹ پینٹ کا کپڑا ٹائپ سے
ہمم
یہی آپ کو رکھنا پڑے گا اب اسٹارٹنگ میں ہے کہ زیادہ ہاں
ساڑی میں جیسے مان کے چلیے دیہات میں ہم کو لینا ہے تو کتنا رینج تک کا ساڑی مطلب مطلب دیہات میں مطلب سیل ہوگا ہم کو
دیہات میں آپ کو رینج رکھنا ہوگا دیکھیے اسے ساڑی کا تو مان لیجیے کہ اتنا کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہے کا کہہ ہم لوگ کا جو بزنس ہے اس میں بس ینگ لڑکا لوگ کا ہے لیکن جہاں تک آپ کو کپڑا کے نالج کے حساب سے بتا سکتے ہیں کہ وہی مطلب ہزار کے اندر اور دو سو تین سو سے اسٹارٹنگ رکھنا ہوگا ہزار تک
ہ نہیں ابھی کا مطلب ابھی کے رینج میں تو مطلب دو ہزار تک دیہات گاؤں میں بھی سڑی لے لیتا ہے دو ہزار پندرہ سو سترہ اٹھارہ سو تک کا بھی لیڈیز لوگ ساڑی خرید لیتی ہے
مان لیجے کہ وہ مطلب آپ رکھیے وہ چیز ہے مہنگا بھی ر لیکن زیادہ کوانٹٹی کا ہوتا ہے کہ اب سستا رکھنا ہوگا
ہوں تو اچھا مطلب وہ رینج مطلب ہم کیسے ڈیسائز کریں گے کہ ہم وہاں سے کون رینج م مطلب مان کے چلیے ہم وہاں کا مطلب رینج آپ کو پتا ہوگا کہ کس ریٹ میں لائیں گے اور کس ریٹ میں مطلب یہاں پہ سیل کریں گے اس کو تھوڑا سا سمجھائیے
تو اس کا یہی ہے کہ جیسے کہ مان لیجیے کہ آپ اگر منگواتے ہیں ہاں مان لیجیے ایک ساڑی منگواتے ہیں چار سو کا آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ اھی یہ سب ابھی تو جی ایس ٹی وغیرہ بھی لگنے لگا ہے آپ کو تو معلوم ہی ہوگا تو وہ سب جوڑ کے اور جو ٹرانسپورٹنگ چارج مطلب لانے کا جو خرچہ ہوتا ہے
ہم
اس کو اس میں جوڑ کے جیسے کہ آپ ایکو ساڑھی چار سو کا ملا ا مان لیتے ہیں آپ بیس گو ساڑی لائیں
ہم
بیس گو ساڑی لانے کا آپ کو خرچہ ہوتا ہے ایک ہزار ٹھیک ہے
ہاں
تو ایک ہزار خرچا ہوتا ہے تو وہ کا ہوگا ایک ہزار نا کہ ایک ہزار جو ساڑی کا خرچہ ہے وہ مطلب بیسو ساڑی پہ سو سو روپیہ نہیں پچاس پچاس روپیہ بیٹھے گا تو چار سو کا ساڑی کا ریٹ ہو گیا ساڑھے چار سو
ہوں
تو اس حساب سے اب اس کے اوپر آپ کو جتنا پروفٹ کمانا ہے اس حساب سے اس پہ ایک سو ڈیڑھ سو مارجن رکھ سکتے ہیں
ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں ہم پانچ سو کا رینج کا لیے ہیں تو یہ سات آٹھ سو رینج لگا سکتے ہیں
ہاں آرام سے آپ جو بھی مطلب اپنا حساب سے رینج رکھ سکتے ہیں جتنا پروفٹ چاہیے اس حساب سے اس کا پرائز رکھیے اور اس کے بعد اس کو سیل کریے اور کیا
ہاں
یہ ہے کہ گرامین چھیتر کے لیے زیادہ بیٹر ہے کہ کم ریٹ کا سامان جت اتنا رہے اتنا اچھا ہے آپ ہائی ہائی ریٹ کا بھی رکھیے لیکن اس کا کوانٹیٹی کم رکھیے
ہوں
کیا ہے کہ گرامین ایریا میں سیل زیادہ رہتا ہے کہ کم پرائز والا کا
ہاں ہاں
کم دام میں جو ملتا ہے
ہوں
بسے تو آپ کو میل رکھنا ہوگا سبھی کچھ کا
ہوں نہیں خرچہ مطلب منیمم اتنا پڑ جاتا ہے نا یہ اسٹارٹنگ سے
ہاں اسٹارٹنگ سے تو مان لیجیے دو لاکھ بھی نہیں انویسٹ کریے گا تو مطلب دو لاکھ تو کرنا ہی پڑے گا
ہ نہیں ہم کانٹر وغیرہ نہیں بنانا چاہیں اگر گھر سے ہی ایسے ہی مطلب دکان سے مطلب ہوں
جیسے کہ دیکھیے کاؤنٹر میں کا ہے نا کہ مطلب شہری ایریا میں کانٹر کا ضروری پڑتا ہے کہ ہاں تھوڑا انٹیریئر دکھانا ہے یہ وہ سرٹ لیکن گرامین چھیتر میں کیا ہے کہ ایک نارمل سا کانٹر ٹائپ سے کے سامان رکھنے کے لیے بس
ہوں
اس اتنا کر لیجیے بس وہ کافی ہے پیچھے ہو گیا اگ رائٹ اور لیفٹ میں
ہوں ہوں ہ نہیں ہم تو سنے ہیں آج جو سورت سے اور کلکتہ سے صحیح ریٹ ملتا ہے
سورت میں آپ کا دیکے سورت میں ہے کہ ساڑی کا سیل بہت اچھا ہے مطلب وہاں ساڑی کا ہی فیٹرک پنتا ہے مطلب
ہوں
ساڑی کے لیے سورت میں مطلب میرا ماتھی کوئی کانٹیکٹ کا بھی رہتا ہے ایک دوگو ساڑی والا فیٹرک میں بتاتا ہے وہ سب ساڑی کے لیے سب سے بیسٹ ہے آپ کا سورت اور یے کپڑا کے لیے جو ٹھنڈی کا کپڑا آتا ہے اس کے لیے آپ کا سب سے بیسٹ ہو جاتا ہے کولکتا اور جو مکس کپڑا ہے نا مطلب لیڈیز کے ہو جاتا ہے چاہے مطلب جنٹس بچہ وہ سب سب کے لیے آپ کہیں سے کہ سب سے بیسٹ ہے دلی
آ مطلب سب سامان اگر لانا ہے مکس کر کے تو دلی نہ
دللی ہاں مکس کر کے لانا ہے ایک ریٹ میں لانا ہے تو دللی اس کے لیے جانا پڑے گا کا کہیں کہیں پے کیا ہے نا کہ مان لیجیے کی اور سورت میں ساڑی کا سیل اچھا ہے وہاں فیکٹری کا سستا ملے گا لیکن کوئی اور سامان جو ہے وہ آپ کو وہاں مہنگا ملے گا
ہاں
اور جیسے کی کلکتہ میں کچھ سامان سستا ملے گا تو وہاں ساڑی وغیرہ مہنگا ملے گا اس ٹائپ کے ہے وہی سب مکس کر کے آپ کو یہاں اھی دلی سے لیجے گا نا تو یہاں کمپنی کم ہے یہاں ہول سیل ریٹ میں زیادہ ملتا ہے
ہاں تو آپ زیادہ تر کہا سے لاتے ہیں
ہم تو مان لیجیے کی کلیگ لڑکا کے لیے لاتے ہیں تو جین شرٹ کے خالی ہے میرا تو یے آپ کا دلی ہی جاتے ہیں زیادہ تر اور نہیں تو پھر کولکتہ بس
ا تو آپ کا دکان مطلب اپنا ہی گاؤں یے میں ہے کی مطلب
میرا دکان تو مان لیجیے کی لااتہار مین ٹؤن میں ہے
آمم لاتے ہر ٹاؤن میں کس جگہ پے
جگہ آپ کو دیکھیے تھانہ چوک دیکھ رہے ہیں
ہاں دیکھ رہے ہیں
تھانا چوک سے آگے بڑھیے گا تو یہاں آپ چشمہ محل جانتے ہیں منا ڈیس یے سب
نہیں دیکھے ہیں پر اسے مطلب پورا نہیں جانتے پر گئے ہیں ادھر تو
شنٹ اسٹرال کا نام سنا ہیں
سنے انے نہیں ہے پر بتائیے گا تو ہم دیکھ لیں گے کیسے کی ادھر آنا جانا ہوتا ہے
آنا جانا ہوتا ہے تو آپ آرام سے مطلب اتنا سمجھیے نا کہ تھانا چوک دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھیے آپ دیکھیے بس اسٹینڈ
ہاں ہاں ہاں
اب یے دونوں کا جو بیچ میں جو سینٹر بنتا ہے
ہاں ہاں
وہی پے میرا دکان ہے
ہاں چوک چوک سے کس کس سائڈ میں
مطلب اگر آپ ڈالٹے گنج سائڈ سے آ رہے ہیں